ہلو السلام عیکم کیا
آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے آواز
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ہلو
ہاں بتائیے وعلیکم السلام
کیسی ہو تم بہت دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچا ضرور تمہیں فون کروں تمہارا حال چال دریافت کروں سب خیریت ہے نا وہاں
میں بالکل ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے تم بتاؤ تم کیسی ہو ہاں یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہماری کافی دنوں سے گفتگو نہیں ہوئی تھی تم نے فون کیا مجھے بہت خوشی ہوئی
میں بھی بالکل خیرو آف اچھی ہوں آج کل بس زندگی کی مصروفیات تھوڑی زیادہ ہے لیکن آج تھوڑا وقت نکالا تاکہ سکون سے تم سے گفتگو کر سکوں ایک اہم موضوع اور تمہاری رائے بھی لوں
یہ تو بہت اچھی بات ہے ضرور بتاؤ ایسا کون سا اہم موضوع ہے جس پر تم بات کرنا چاہتی ہو میں تمہاری بات سننے اور اس پر اپنی رائے دینے کے لیے بالکل تیار ہوں بتاؤ کیا مسئلہ ہے
مسئلہ کوئی برا نہیں ہے لیکن ا بلکہ ایک ایس سی بات ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے آج کل کے دور میں لوگ کھیل کود اور جسمانی مشقت کو بالکل بھولتے جا رہے ہیں میں نے سوچا ہم آج کھیل کود کی اہمیت پر بات کریں
سبحان اللہ بہت ہی بہترین اور وقت کی ضرورت کے م طابق موضوع چنا ہے تم نے آج کل کی نسل تو بس چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی ہے کھیل کود کی اہمیت پر بات کرنا واقعی بہت ضروری ہو چکا ہے
بالکل صحیح کہا تم نے میں دیکھ رہی ہوں کہ ب چے ہو یا بڑے سب کے سب آرام پسند ہوتے جا رہے ہیں کھیل کود صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے ایک لازمی جز ہے تمہارا کیا خیال ہے
میں تمہاری اس بات سے سو فیصد اتفاق کرتی ہوں کھیل کود سے انسان کا جسم چست اور توانا رہتا ہے جب ہم کوئی جسمانی کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے جسم کا خون صحیح طریقہ کے سے گردش کرتا ہے جو صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے کوئی کوئی گڑ گ
تم نے بالکل درست فرمایا آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں قوتیں مدافعت ختم ہو رہی ہے کھیل کود سے ہماری قوت مدافعت بڑھتی جا بڑھتی ہے اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں یہ ایک قدرتی علاج ہے
بالکل صحیح کہا تم نے اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کود صرف جسمانی صحت کے لیے ہی نہیں بل کی ذہنی صحت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے آج کل کے دور میں ذہنی دباؤ اور پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں
ہاں ذہنی سکون کے حوالے سے تم نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے جب ہم میدان میں اترتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو ہمارے ذہن سے ساری پریشانیاں اور الجھنیں دور ہو جاتی ہیں ذہن بالکل تازہ دم اور روشن ہو جاتا ہے
صحیح کہا تم نے میں میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جب میں تھوڑا وقت نکال کر کوئی جس مانی سرگرمی کرتی ہوں تو میرا ذہن کھل جاتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں واضح اضافہ ہوت تا ہے انسان خود کو ہلکا پھلکا انداز میں محسوس کرتا ہے
اور تم دیکھو پرانے وقتوں میں لوگ کتنے صحت مند ہوتے ا تھے ڈٹرمائننگ ہوتے تھے ان کی لمبی عمر کا راز ہی یہی تھا کہ وہ محنت مز پوری اور جسمانی کھیلوں میں حصہ لیتے تھے اور آج ہم سہولیات کے عادی ہو کر اپنی صحت خود خراب کر رہے ہیں
تم نے سچ کہا پہلے زمانے کے کھیل جیسے کبڈی پگڑم پکڑائی یا گجراتی کھیل جو میدان میں کھیلے جاتے تھے ان سے جسم لوہا بن جات تا تھا آج کل کے بچے میدان کی مٹی سے دور ہوت تے جا رہے ہیں جو افسوسناک ہے
افسوسناک تو ہے ہی اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کم عمر میں ہی ب جو کو چشمے لگ رہے ہیں ان کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں اور وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں موٹاپا تو ویسے ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے
ا جہاں تک موٹے پے موٹاپے کا تعلق ہے کھیل کود اس کا بہترین توڑ ہے جب بچہ میدان میں دوڑتے بھاگتے ہیں تو ان کی اضافی چربی پگھل جاتی ہے ان کا جسم منتحسب رہتا ہے ہمیں انہیں گھر سے نکلنے کی ترکیب دینی چاہیے
بالکل صحیح مگر آج کل کے والدین بھی عجیب ہیں وہ سمجھ تے ہیں کہ اگر بچہ باہر جائے گا تو گندا ہو جائے گا یا چوٹ لگ جائے گی وہ یہ نہیں سو سمجھتے کہ چوٹ لگنے سے ہی بچہ مضبوط بنتا ہے اور سیکھتا ہے
والدین کی یہ سوچ واقعی بدلنی ہوگی بچوں کو چھوٹی موٹی چی آ چھو آ لگانے ایک قدرتی عمل ہے کھیل کود سے بچوں میں برداشت اور ہمت پیدا ہوتا ہے جب وہ گر کر کھڑے ہو تے ہیں تو اس میں خود اعتمادی آتی ہے
خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ کھیل کود ہمیں نظموں آضبط بھی سکھاتا ہے ہر کھیل کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی پابندی ہر کھلاڑی پر لازمی ہوتی ہے اس سے انسان اپنی عام زندگی میں بھی قوانین کا احترام کرنا سیکھتا ہے
یہ نکتہ تو تم نے نہایت ہی خوبصورت بیان کیا ہے نزم نظم اور ضبط کے بغیر کوئی بھی قوم تاریکی نہیں کر سک کھیل کا میدان دراصل زندگی کے میدان کی تربیت گاہ ہوتی تا ہے جہاں ہم ہر ہار اور جیت دونوں کو تسلیم کرنا سیکھتے ہیں
بالکل جیت پر شکر کرنا اور ہار پر صبر کرنا یہ دونوں سبق ہمیں کھیل سے ہی مل تے ہیں جو انسان ہار کو کھاندے پیشانی سے تسلیم کرنا سیکھ جائے جو وہ زندگی کے کسی مش دل سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھیل کود سے آپس میں اتحاد اور ب بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے جو مختلف جگہوں کے لوگ ایک ساتھ مل کر کھیلتے ہیں تو ان کے درمیان دوستی اور محبت کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں عداوت ختم ہوتی ہے
تم نے بالکل ٹھیک کہا ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جذبہ بھی کھیل سے ہی پیدا ہو تا ہے زندگی میں کامیابی کے لیے اکیلے چلنا کافی نہیں ہوتا بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے یہ تربیت کھیل کے میدان میں بہتر ملتی ہے
یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی کھیل کود کو لازمی قرار دیا دیا جانا چاہیے صرف کتابیں کیڑے بننے سے انسان کا ذہن آ معاف مع ر ہو جاتا ہے تعلیم اور کھیل دونوں کا آپس میں گہرا اور پرانا رش تہ ہے
مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کافی مدارس اور مدارس س تعلیم میں متھ کی نہیں ہے امامرت کھڑی کر دی جاتی ہے مگر بچ چوں کے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی جاتی ہے یہ بچوں کے ساتھ ایک طرف کی نہ انصافی ہے
یہ واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے حکومت اور نجی اداروں کو اس طرح کوشش خصوصی توجہ دینی چاہیے ہر تعلیمی ادارے کے ساتھ ایک بڑا میدان ہونا ضروری ہے چاہے چاہیے تا کہ بچے وہاں کھلی ہوا میں سانس لے سکیں اور کھیل سکیں
کھلی ہوا سے یاد آیا کہ آج کل کے بچے گھروں میں بند رہ کر قدرتی روشنی اور تازہ ہوا سے محروم ہو چک اور وہ سورج کی روشنی سے جو قدرتی اجزا ہمارے جسم کو ملتے ہیں ان کی کمی سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم سورج کی روشنی سے ہمارے جسم کو جو توانا ملتی ہے وہ کسی دوا سے نہیں مل سکتی صبح یا شام کے وقت میدان میں کھیلنا جسم کو چست بنانا ہے اور جسم کو تازہ توانا مخصوص کرتا ہے
اور اس سے ا اس سب میں جو سب سے بڑا دشمن بن کر سک سامنے آیا ہے وہ ہے یہ جدید آلات کا بیچ ا کا بھیجا استعمال بچے باہر جانے کی بجائے سارا دن آلات کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں ان کی انگلیا تو چل تی ہیں مگر جسم جاموں کا شکار رہتا ہے
او ہوو تم نے میرے دل کی بات کہہ دی یہ آلات اور ان پر کھیلے جانے والے مصنوعی کھیل تو بچوں کے ذہن کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان میں جذبات ختم ہو رہے ہیں اور وہ اکیلا پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں
بالکل مصنوعی کھیلوں میں صرف خیالی دنیا ہوتی ہے جبکہ اصلی کھیل میں حقیقی جذبات ہوتے ہیں میدان میں جب دوستوں کے ساتھ سے مذاق ہوتا ہے شور و گول ہوتا ہے تو اس کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے
ہاں وہ دوستوں کے ساتھ مل کر دوڑنا ایک دوسرے کو پکڑنا جیتنے پر خوشی سے جوم جانا اور ہارنے پر اگلی بار بہتر کرنے کا آزان کرنا یہ سب حقیقی زندگی کے رنگ ہیں جو مصنوعی کھیلوں میں کبھی نہیں مل سکتی
ہمیں اس صورتحال کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو روزانہ شام کو کم از کم ایک گھنٹہ میدان میں لے لے جایا کروں گی تاکہ وہ کھیل سکے
یہ تم نے بہت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے میں بھی آج سے ہی یہ از آذان کرتی ہوں کیا میں اپنے گھر میں اس بات کا احتمام کروں گی ہمیں خود ہی بچوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تاکہ ان کی دلچسپی بڑھ سکے
ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ